ہاں لیک سو
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام خیریت
ہاں الحمد للہ اللہ کا شکریہ ہے
ہوں
کیا کر رہے ہیں
آ
کیا کر رہے ہیں
روچائی بس سوپر چھت میں ٹہل ٹہل رہے ہیں
ہاں نمس پولی
ہاں نماز پڑھنی ہے
اور کھانا وانا ہو گیا
ہاںاں کھانا وانا ہو گیا ہے
اچھا
کیا کر رہے ہیں
ہم بھی چل رہے ہیں تیر گھر ہلو
ہاں بولیے
اللام علیکم
اچ
السلام علیکم
ا آواز نہیں آ رہی ہے کلیئر یار ہیلو
آپ کڈتی کیا رہ
ہیلو
ہیلو
بات کرو نا ھںں
گب ھھ ھ
ہیلو ہاں بول بولو
طبیعت ہو وہ ٹھیک ہے نا
ہاں سب ٹھیک ہے
مدرسہ گھر سے کب آئے مدرسہ
ہو گیا دو ایک دس دن ہو گیا گ ہوا سمھے ہاں دس دن ہو گیا ہوگا آ
کون سے جماز پڑنتے ہیں
یہ دادیاں پڑھ رہے ہیں ابھی
اور دیک پہچ ہیں حافظ بھی ہیں
ہاں حافظ بھی ہیں الحمد للہ آپ کیا پڑھ رہے اولا پڑھ رہے ہیں اچھا ا مچھا کون سی کون سی کتاب ہوتی ہے ہھیک
ارولا میں ہوتی ہے منہاج العربیہ دوم اور نمیر میزان
ہاں یااد ہو کیاار
کان شری کان شریعت اسلامی اخلاق واد آپ اڑیسہ بستا
ہاں
یہی سب رہتا ہے
تو ساری کتابیں مکمل ہو گئییں
جی
مکمل ہو گئے یہ
ہاں صحیح کتاب مکمل ہو گیا ایک بات ہی ہے
ا چلیے ماشاء اللہ اب تو کیا کہتے ہیں سشماہی کا یہ تیاری سسمائی کی تیاری چل رہی ہوگی
ششماہی قریب نہبائے
ہاں ہاں
ہوں تو اس کی بھی تیاری کرنی کی ضروری نہیں ہے
ہاں دوبارہ پڑھوا رہے ہیں
ا
دوبارہ پڑھوا رہے ہیں مجاح جو ختم کتاب ہو چکی ہے
ا
اچھا آپ پڑھتے کہاں پر ہیں آپ کہاں پر پڑھتے ہیں
یہی اٹادے نا بول رہے ہیں
کہاں کہاں پر کون سے گاؤں میں پڑھتے ہیں
ا گیا دول بیگھہ ہاں
اچھا اچھا
سمھے
ہوں ہ سمائ کیا
مفتی راغی مصواحی صاحب کے پاس
ہوں
آپ لوگ گھر کی طرف کتنے دوست ہیں
ہوں
آپ لوگ گھر کی طرف یہاں سے گھر سے یہاں کتنے آ ہیں کتنے لوگئے ہیں
کتنے آئے ہیں اپنے گھر طرف سے
میں نہیں مطلب بول رہے ہیں گھر کی طرف سے آپ کے گھر کی طرف سے یہاں کتنے بچے ہیں
آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے بھائی رکیے گا تھوڑا سا تھوڑا سا روکیے گا تھوڑا سا
ٹھیک ہے کیول سبس ل
ہاں ہلو ہیلو ہاں اب بولیے آاز
آازے ب بہت گاڑی چل رہی ہے
ہاں تھوڑا سائڈ میں ہو جائیے پھر کلیئر آواز نہیں آئے گی پھر
جی
صبح سائڈ میں ہو جائیے
ہوں ہو ج رہ
ہوں
آپ لوگ جماع میں کتنے لڑکے ہیں
ہ ہم ہم ہو گئے ہیں ابھی تو نو تھ ہیں فی الحال میں ایک لڑکا آ گیا ہے تو دس لڑکے ہو گئے ہیں سمجھے
ہوں
ہوں ارے لڑکن سے کوئی مطلب نہیں ہے مصطیف صاحب کو پڑھانا ہے مفتیی صاحب صاحب کو پڑھ لیں گے ہے ماہر استاد سمجھیں
ہوں وہ تو بات ہے
ہوں سب کو سنبھال لیں گے وہ
کھانا کیا کیا ملتا ہے یہاں پر
یہ دوپہر میں دال بھات پھر دال بھات سبزی اور رات میں وہی دال بھات سبزی کبھی کبھی انڈا مل جاتا ہے صبح ناشتے میں کھچڑی ملتی ہے جی
ٹھیک ہے
اچھی بات ہے کیا اور گھومنے وومنے نہیں جا رہے ہیں کہیں
جائیں گے دس منٹ میں
ہاں اچھا کدھر گھومنے جاتے ہیں
تو گاندی میدان ر
ہاں اھر اچھا لگتا ہے میدان میں جا کرنے
ہوں
ہاں صحیح لگتا ہوگا ادھر کھلا میدان ہے تو تھوڑا ہوا بھی لینا ضروری ہے نا کیا
ہ
اچھا ہ ابھی کون کون ابھی ساتھ میں ہے اکیلے ہیں کہ کون کون ہیں س میں ہ ہ سا ہ نہیں ہے کیا کیا جو ہے یہ ہے بچی نہیں ہے ہاں بولیے
توب پڑھائی اچھی سے ہوئی ہے
ہاں ہو رہی ہے پڑھی پڑھائی تو اچھیے سے ہو رہی ہے ہاں چلیے الحمد للہ پڑھائی تو صحیح ہے بھائی یہاں پہ اسی لیے ٹکے ہیں پڑھائی کی وجہ سے تو پھر تو من لگانا بھی مشکل ہے اس مدرسے میں سمجھیں لیکنڑھ پڑھائی کی وجہ سے جو مفتی صاح کی محنت کو دیکھ کر ہم یہاں اس مدرسے میں رہ رہے ہیں سمجھے ان کی طرح کوئی محنت کرانے والا اور ہم کو نہیں نظر آیا سمجھیں
ج
ہ ہوں
اتنے بچے ہیں م نرسے میں
گنتی نہیں کیا ہوں لیکن پچاس لڑکے تو ضرور ہوں گے
ہ
جی ہاں بس بھی ہوتا ہے بھائی
جمعرات جو ہوتی ہے پہلی ہو جاتی ہے
نہیں جمراتے میں ہوتی ہے جمراتے میں ہوتا ہے بھائی
ہ تش وغیرہ کرتی م گے
ہاں کبھی کبھی نام آتا ہے تو کہ ہی لیتے ہیں بھائی کیا کریں گے کیا کرنا توپ کرنا تو پڑے گا و یہ اور مجبوری کیا کیا ہماری ہی بہترین اس میں ہے اگر نہیں کریں گے تو پھر کچھ سیکھ نہیں پائیں گے اور بزمحیش کی بدولت ہے کہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے سب کو سمجھیں
ہوں
ہر لڑکے کو تو پھر اگر بزم سے جو بھاگ بھاگنا شروع کیا وہ کبھی کچھ سیکھ نہیں پائے گا ایسے ہی رہ جائے گا کچھ اس سے حاصل نہیں ہوگا بھائی ہر چیز کی ہاں
سات آپ اس سے پہلے کہاں پڑھتے تھے
کیا بول رہے ہیں
اس سے پہلے کہاں پڑھتے تھے
اس سے پہلے میں پ کی مدر پاک کی طرف ایک مدرسہ تھا ادری پانکی کے بغل میں سمجھے ہم اور سائز پڑھتے تھے دارالعلوم رضویہ شریفیہ کےلوہ نام تھا اس گاؤں کا سمجھے ہاں وہی د حافظ کے دستار وہ لیے تھے پھر اس کے بعد میں پانکی آ گیا تھا دستار لے کر سمجھے پانکی میں پھر پڑھا تھا تقریبا چھ مہینہ پڑھا تھا شروع میں پھر گھر میں رہنے لگا تھا پڑھائی چھوڑ دیا تھا پھر اس کے بعد اید بعد سمج میں ادھر ادھر بہت کیا ہوں میں اسی لیے میرا ٹائم پاس ہو گیا ہے اور میں اور ساجد ایک ہی طور کیا ہوں
ایک ہی سال
ہاں ایک ہی ساتھ دوڑ کیے ہیں لیکن شادیدد ٹائم پاس نہیں کیا ہم ٹائم پاس کرنے لگے ادھر ادھر کرتے رہ رہ گئے اور شاید دھیان دیا اور پڑھ لیا یہ ایک زیادہ نا ایک جماعت آگے بڑھ گئی
ہ جو دھیان دے گا تو پڑھے گا ہی نا
ہاں اور ہم ادھر ادھر کرتے رہ گئے ہم کو دیک پھر پڑھنے میں دل نہیں لگنے لگا میں کبھی گھر بھاگ جاتا تھا پھر کبھی مدرسے میں رہتا تھا اسی وجہ سے میرا ٹائم پاس ہو گیا ایک سال نہیں بلکہ دو سال میں برباد کیا ہوں اور شاید شاید بھی ایک سال ٹائم پاس کیا ہے شاید ایک ایک سال اور میں دو سال سمجھے توبھی ساجد ساجد الحم اگر صحیح سے پڑھتے نہیں تو ساجد الحم ثانیا میں ہوتے ہیں ابھی دونوں ساتھ ساتھ میں سانیام ہوتے لیکن دونوں ٹائم پاس کیے ہیں
اور میں بھی اچھا سے پڑھا رہا میں بھیشانی میں رہتا پر ایک دوسر ل ادھر ادھر ہم ہم بھی کرنے میں رہ گئے
ہ ہو ہی جاتا ہے چ لیکن کبھی مرنے لگنے لگتا ہے شروع شرع جماعت میں سمجھے کہ در سے ناظم نظامیہ ایسی ایسی کلاس ہے کہ شروع شروع میں من لگتا ہی نہیں ہے تو کہ کیا پڑھیں یار سمجھ میں آتا نہیں ہے شرو شرو ہے نا
ہاں گھر پہ گئے جی تو آ تو شیر سے جادیا پالنا پا
ہاں
بغیریا تو بہت دیرر آ گئے تھے پھر سے آیا تو پھر سے پڑھنا پڑا ہے تو پھر ادے پڑھ گ یہاں پر آیا ہیں
ہوں یہ دادیب پھر باروں میں پڑے تھے ناپ
ہاں اور نہیں پڑھیے گا تو پھر آپ کا ہی نقصان نقصان ہے
ہاں ہاں یہی تو بات ہے بھائی کہ نقصان تو آپ کا ہی نہا ہے
پڑھائی والا کیا جائے گا
ہوں
وہ تو پڑھا دیں گے اور نکل دائیں گے
ہوں ب
نقصان فمیی لوگ کرنا ہے
ہاں اگر نہیں پڑیں گے تو نقصان ہمارا ہی ہوگا بھائی اسی لیے ہاں ماں باپ پڑھانے کی ماں باپ کو پڑھانے کی تمنا ہے تو پڑھیے ان ابھی ان کی بات پر عمل کرنے ہی سے ہمیں فائدہ ہے اگر ن عمل کریں گے تو ہماری ہمیں آگ چ چلکے نقصان کا بوجھ اٹھانا پڑے گا سمجھے
ہوں وہ تو بات ہے
ہوں ہ اسی لیے ہمیں دھیان سے سب ہر قدم کو دھیان سے لینا لے جانا چاہیے کیونکہ زندگی بائے ہر قدم میں